ہلو
جا رہی ہے
آ رہی ہے
وعلیکم السلام آپ کیسے ہو
گو آپ سناؤ
میں بھی ٹھیک
سب کہہریت
ہاں سب کہری ہے تھے
آج کافی دنوں بعد بات ہو رہی ہے آپ سے آپ سے ملاقات ہوئی
ہاں پڑھائی کی وجہ سے وقت نہیں مل پا رہا ہے کیا کریں
اچھا بتاؤ آپ کو اپنے گاؤں کے بارے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے
مجھے اپنے گاؤں کی سادگی بہت پسند ہے یہاں کی ہوا صاف ہے چاروں طرف ہریالی ہے اور لوگ ایک دوسرے کی اچھی طرح سے جانتے ہیں
صی کہا گاؤں کی صبح کا منجر بھی بہت خوبصورت ہے سورج نکلتے ہی کھیتوں میں کام شروع ہو جاتا ہے
ہاں اور پچیوں کی چہ چہاہٹ سن کر دل خوش ہو جاتا ہے ہ نا
ہمارے گاؤں کے زیادہ تر لوگ کھیتی کرتے ہیں گیہوں باجرا سرسوں اور دوسری فصلیں اگائی جاتی ہے
ہاں کھیتی گاؤں کی ارتھ ویوستھا کی ریڑ ہے کسان بہت محنت کرتے ہیں
لیکن کھیتی میں کئی مشکلیں بھی آتی ہیں جیسے بارش کا کم یا زیادہ ہونا
بالکل صحیح کہا آپ نے کبھی کبھی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں جس سے
اس کے باوجود کسان محنت کرنا نہیں چھوڑتے
ہاں صحی کہا آپ نے چاہے کتنی بھی فصلیں خراب ہو جائیں بٹ محنت نہیں چھوڑتے یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے
جی صیح کہا ا اور آپ کو پتا ہے کہ گاؤں کا ساماجک ماحول کیسا ہوتا ہے کیسا لگتا ہے آپ کو پتا ہے
ہاں پت ہے بہت اچھا یہاں لوگ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل ہوتے ہیں
جی صحی کہا اگر مان لو کسی کے گھر شادی ہو یا کوئی پریشانی ہو تو پورا گاؤں ساتھ گاؤں کے ایک دوسرے سے لوگ جڑے رہتے ہیں تھوڑی سی ضرورت ہونے پہ ان کا ساتھ دن کے لیے تیار رہتے ہیں
ہاں یہی ایکتا گاؤں کی پہچان ہے
جی ہمارے گاؤں میں تیوہار بھی بہت اتساہ سے منائے جاتے ہیں
ہاں عید جس میں سبھی مل کر خوشیاں بانٹتے ہیں اور مٹھائیاں
ہاں عید ہو یا دیوالی ہو یا کوئی اور تیوہار سب مل کر خوشیاں مارتی ہیں
ہاں بچوں کو تو تہواروں کا بے سر سے انتظار رہتا ہے
جی مجھے بھی بچپن میں تیوہاروں کا بہت زیادہ شوق تھا ہم پتہ ہے تہوہار آنے سے پہلے ہی نہیں میرے کو ساپنگ کرنے جانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے میرے کو بہت ایکسائٹمنٹ رہتا تھا اب بھی رہتا ہے پر بچپن سے زیادہ نہیں
صحیح کہا ایسے میرے کو بھی رہتا ہے کہ مطلب تیوار آ گئے اب کچھ مٹھائیاں وغیرہ خرید لاؤ جیسے عید آ گئی عید پہ مٹھائیاں وغیرہ خرید لاؤ اور کپڑے وغیرہ نئے نئے خرید کے لاؤ یہ سب بہت سو کے کو بھی اب بھی ہوگا نا آپ کو
ہاں تھوڑا بہت تو ہے
ہاں گاؤں کے میلے بھی کافی مشہور ہوتے ہیں
جی ہاں وہاں جھولے کھیل مٹھائیاں اور کئی طرح کی دکان لگتی ہے نا
صحیح کہا میلے میں لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر بڑا مزہ آتا ہے
بچ چوں کے لیے تو وہ کسی جشن سے کم تھوڑی نہ ہوتا ہے
ہاں لیکن گاؤں میں کچھ کمیاں بھی ہیں
جیسے بھی
جیسے اچھی شکھا کی کمی کئی گؤوں میں اچ ودیالے نہیں ہوتے کہیں دور کتنی بہت دور تک جانا پڑتا ہے لوگوں کو اچ ودیالوں کے لیے
صحیح کہا بچوں کو آگے کی پڑھائی کے لیے شہر جانا پڑتا ہے
یہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں آواز کیسی آ رہی ہے
ارے میرے گھر میں تھوڑا شور سراٹا رہتا ہے اور ہاں تو کیا بول رہی تھی میں کہ صحیح کہا آ نے بچوں کو کو آگے کی پڑھائی کے لیے شہر جانا پڑتا ہے
جگہ اچھی نہیں ہے اب
ہاں گمبھیر بیماری ہونے پر شہر کا رخ کرنا پڑتا ہے
ہاں کیونکہ اب جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں ان میں اب زیادہ علاج نہیں رہا ہے اب سبھی لوگوں کو پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں جانا پڑ رہا ہے گاں کے لوگوں کو جس میں بہت خرچہ آتا ہے ان کا
ہاں اگر سرکار اور سماج مل کر کام کرے تو ان سمسیاوں کو کم کیا جا سکتا ہے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے شکچھا اور سواستھ پر وشد دھیان دا چاہیے
آج کل تکنیک بھی گاؤوں تک پہنچ رہی ہے
ہاں انٹرنیٹ کی وجہ سے لوگوں کو نئی جانکاری مل رہی ہے
کسان بھی آدنک کھیتی کے طریقے سے سیکھ رہے ہیں
ہاں اس سے ان کی پیداوار بڑھ سکتی ہے
جی یو آؤ کے لیے بھی نئے اوسر پیدا ہو رہے ہیں
نیک ن ہمیں اپنی سنسک سکرتی اور پرمپراؤں کو بھی سنبھال کر رکھنا چاہیے
بالکل آدنکتا اور پرمپرا دونوں کا سنتلن ضروری ہے
تمہارے حساب سے آدرش گاؤں چاہیے
ایسا گاؤں جہاں اچھی شکشا سواستھ سویدھایں صاف صفائی اچھی سڑکیں اور روزگار کے اوسر ہو وہ گاؤں زیادہ بہتر رہتا ہے
ہاں صحیح کہا آپ نے اور جہاں لوگ آپسی میں بائک چرا اور سمان کے ساتھ رہیں
بالکل ایسا گاؤ ہر کسی کے سپنا ہوتا ہے
صی کہا میرا بھی سپنا ہے کہ ہمارا گاؤں ایک آدرش گاؤں ہو جائے جس میں اچھی شکھا ہو اچھی ووستھا ہو سواستھ کے لیے اور پوری صاف صفائی بنی رہے اور اچھی سڑکیں ہو جائیں اور جو یوا لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے روزگار کا اوسر دیں
ہاں میں بھی اپنے گاؤں کے وکاس ہمیں یوگدان دینا چاہیے
صحی کہا چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی بڑا بدلاؤ لا سکتی ہیں
ہاں جیسے کہ پیڑ لگانا صفائی رکھنا اور لوگوں کی شکچھا کے لیے پرت کرنا
اور پریار کی رکھا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے
جی مجھے اپنے گاؤں پر کافی گرو ہے
مجھے بھی گاؤں ہماری پہچان اور ہماری جڑوں کا حصہ ہے
ان شاء اللہ آنے والے ہر سمے پہ ہمارے گاؤں اور بھی ترقی کریں گے
اچھا
جوب آگ کی پیڑھی ہے ن ہم تو ان سے ہماں سوچتے ہیں ان کے بارے میں کہ نہیں بدلاؤ تو آئے گا وکاس بھی ہوگا
صحیح کہا آپ نے
آمین اچھا اب مجھے تھوڑا کام کرنا ہے
ہاں
تو آپ کو کچھ اور بات کرنی ہے
ہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو گاؤں ہے
کیا بول رہے ہو
جو ہمارا مطلب گاؤں ہے اس میں جو کسان لوگ جاتے ہیں تو وہ کتنی محنت کرتے ہیں چاہے دھوپ ہو چاہے برسات ہو وہ کبھی اپنی فصل کو برباد ہونے سے کتنی محنت سے روک اس کو کی برباد نہیں ہو ہماری فصل
ارے ان کو اپنے آگے کی ہوپ ہوتی ہے نا کہ نہیں ہمیں بنا ہے اور انیں کی وجہ سے ہمارے جو دیس کا پورا سنچالن ہے وہ ہوتا ہے
ہاں ایسا حللہ صحیح کہا آپ نے کہ جو مطلب ہماری فصل ہے وہ اگر بڑھیا ہو جائے تو مطلب جو ہماری آنے والی پیڑھی ہے اس کے لیے تھوڑے بہت پیسے جمع ہو جائےیں
ارے آنے والی پیڑھی مجھے تو نہیں لگتا کہ گاؤں کے ماحول جیسے اس میں ڈھل پائے گی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا جو ہمارے پرانے لوگ تھے ان کو کھیتی باڑی وہ کرتے تھے کھیتی باڑی کے پہلے ڈیمانڈ زیادہ تھی اب نہیں بچی ہے نہیں اب تو سب اب تو ہر کوئی شہر جانا چاہتا ہے اچھے پیسے کمانا چاہتا ہے بس
صحی کہا آپ نے کیوںکہ کھیتی باڑی میں بہت پریشرم ہو گیا ہے اب لوگ کھیتوں میں بییسے مطلب آفسوں میں بیٹھ بیٹھ کے پیسے کما رہے ہیں پڑھائی لکھائی سے تو اب کیوں کریں کھیتوں میں کام مطلب جو لوگ ہو ہیں
ہوئی تو
سبھی کو لک
ان میں وہ لگن نہیں ب اچھی آپ
ہاں محنت محنت نہیں ہوگی کو پائے گی ان سے
وہی کوئی بات نہیں ہم اپنی کوشش کریں گے کہ ہمارے گاؤوں میں وکاس ہو
ہاں آپ سے مل کر بہت اچھا لگا
جی بات کرتے رہیے گا اور ہمیں بھی آپ سے بات کر کے اچھا لگا اپنا خیال رکھیے گا
ہاں اپنا بھی بہت شکریہ ادا خدا حافظ
شکریہ خ خدافظ